وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
بس ٹھیک الحمد للہ آپ آپ کون
تو وہ شادی کے بعد آپ ہم قبول ہی گئے
ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں
آپ کو مت آپ کی زاؤ جان نے بولا ہے کہ پڑھائی عورتوں سے بات نہیں کرتے ہیں دوستوں کو سیوی نہیں
نہیں آپ تو ہماری کافی عزیز دوست ہیں آپ سے بات کرنے سے ہم ہم کو بہت خوشی ملتی ہے ایسا نہیں ہے ہماری زاوج بھی آپ کو اچھے ہماری ہماری زاوجا بھی آپ کو اچھے سے جان ہیں آپ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں ان کو واقف نہیں ملا ورنہ وہ آپ سے ملنے بھی آ جاتی
ہاں آپ تو بڑا آئے ہم سے ملنے اب آپ کی زاوجہ ہم سے ملنے آ جاتی
ہم تو ملتے ہی رہتے ہیں آپ سے آپ کیسی بات کر رہے ہیں
آپ کی بیگم ٹھیک ہے
الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں اور بولو کیسی جا رہی ہے شادی شدہ زندگی آج کل
شادی شدہ زندگی میں کیا بولوں میں آپ کو میں کہیں ہماری زاوجا کہیں
کیوں
ہی میں ہوں جموں میں یہاں بہت زیادہ گرمی ہے ہماری زبش زیادہ گرمی سہ نہیں پاتی تو وہ کشمیر میں ہے توویا ہمارے لیے بہت ہی مشکل دور ہے
ہوں
اب موسم سرما میں وہ یہ یہاں ہوتی ہیں شام کو میں گھر آتا ہوں وہ ملتی ہے پھر ساتھ ساتھ میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں آج کل میں اکیلا ہو گیا ہوںب کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے زندگی دلی میں ادھر جموں میں کافی تنگ آ گیا میں اکیلے رہ رہے کہ اب برداشت نہیں ہوتا اکیلے رہنا اب میں بس انتظار کر رہا ہوں کہ یہ گرمی تھوڑی کم ہو جائے میں اپنی سعوجا کو یہاں واپس واپس لے کے آؤں گا
چلو اچھی بات ہے کوئی نہیں یہ وقت پہ گزر جائے گا
ہاں جی یہ تو ہے ہی وقت تو گزر جاتا ہے کبھی دھائیں کبھی بھائیں
کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر
ہاں جی اور آپ بتائیں
بس چل رہے ہیں ہم زندگی کی کشمکش میں
ہوتی ہیں
ہاں شادی کے بعد انسان مصروف ہی ہو جاتا ہے چیز میں
آپ کی مصروفیت کہاں پہ ہوتے
میری مصروفیت صبح اٹھ کے میں اٹھنا پھر چائے شائے پینا پھر سبزی وغیرہ بنانا پھر باقی کر کے کام پھر نماز کھان پینا پھر
آج کل یہ سبزی بنانے کا کام آپ ہی نہیں لیا ہے
جی بالکل مہمان آئے ہیں نا میرے گھر پہ تو ان کے لیے تو بنانا ہی پڑتا ہے آج تو میرے سسر نے بھی مرغا کھا لیا اتنا مرغاب بنائے میں نے ملب میرے سسر نہیں کھاتے ہیں مرغا م بولا یہ تو بڑا زبردست ہے یہ تو کچھ الگ ہی ہے
آپ نے کون سا مرغا بنایا تھا
وہ میں نے نا پچھلی بار عید پہ بھی بنایا تھا تو ویسا والا بنایا تھا آج پھر سے ہاں دھنیا ونیا ڈال کے
اس میں
ایسا ہی والا دنیا
نہیں وہ تو کافی اچھا مرغہ بنایا تھا ہم نے
اچھا آپ نے بھی چکھا تھا ہاں آپ بھی تو آئے تھی عید
ہاں جی ہاں جی ہم بھی تو آئے تھ پ آپ کے گھر تو کافی کافی بہت بہت بہت بہت لذیذ مرغہ بنا تھا وہ
ہاں تو آ جائی تھی ن میری پھفی ایسے تو پھر میں نے سوچا ان کے لیے بنا دیتی ان کے بیٹے کو پسند ہے تو پھر شام کو ان نے تو تعریف ہی کہ کیا بولتی ہو
کاول تاریف کا بنایا تھا
قابل تعریف ہ بنا تھا تو پھر میرے سسر جی نے بھی کھا لیا تو میں خوش ہو گئی ان کو اچھا لگا
ان کو کس نے کھلایا وہ
ان کو میری پفی نے کھلایا
کیا بولا
بولا آپ کھاؤ مزہ تو دیکھو کیسا ہے اور نے خال لیا سارا
کون سا کون سا پیس کھایا انہوں نے
تنگڑی
تٹگڑی کائی گاؤ نے ا تو اچھی بات ہے اور
ہاں ہاں
میرے گھر کے سامنے یہاں ایک باغیچہ ہے اس کی جو گاس تھی پوری سوک گئی تھی گرمی سے اب میں تھوڑا پانی چھڑک کر رہا ہوں اس پہ
ہاں
مگر کیا ہے میں ابھی پارک اسی میں اس کو پانی دے رہا تھا تو ڈھیر ساری چینٹٹی آ کے میری ٹانگوں میں لپٹ گئی اب میں سوچ رہا ہوں کہاں کہاں کھجلا ہ
اب یہ چٹیٹیا سوچ رہی ہوں گی بڑا لذیذ انسان ا ہے کھا لیتے ہیں اس کو میں نے بولا یہ سوچ رہی ہوں کہ چیٹیاں بڑا لذیذ ہے کون ہے یہ کون
کافی سوادشٹ خون ملے گا میرا چوسنے کے لیے ان کو
ہاں آپ نے کیا کھایا آج کھانے میں؟
میں کچھ خاص کھا نہیں رہا ہوں آج کل آج کل
آپ کا کام کہاں پہنچ رہا ہے پہنچ گیا
کام تو میں لکھ رہا ہوں ابھی پی ایچ ڈی کی تھیسس اس میں لگ لگیں گے دو چار دن تو پھر مطلب ایکچولی وہ پہلا ڈرافٹ ہے پھر اس میں بہت ساری غلطیاں نکالتے ہیں چیک کراتے ہیں پھر وہ جو میرے سپروائزر ہیں وہ پوری ٹھییک کچھیک کریں گے پھر مجھے بتائیں گے کہاں کیا چینج کیا کیا بدلنا ہے اس میں تو وہ سب کر کے ایک فائنل میں بھی جو پی ایچ کی کھیسی سے وہ تیار ہوگی اور ساتھ بساتھ میرے دو کام ہیں جو مجھے ابھی اور کرنے ہیں باقی ہیں ان کا ایک کہ ریسرچ جو میری جا رہی ہے اس میں وہ کمپلیٹ کرنی ہے اس میں ایک رسالہ مجھے پبلش کروانا ہے
ہوں
تو اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ اکے
ہاں
پی ایچ ڈی کی ڈگری میں اپنی ختم کر دوں اور خوشی خوشی کہیں اور چلا جاؤ اللہ کرے نوکری لگ جائے تو نوکری پہ نہیں تو پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایک ہوتی ہے اس پہ چلا جانا
چلو اللہ آپ کے خو پورے کرے آمین اللہ کرے ایس ہو
اور آپ کیا کر رہی ہیں
گھر والوں سے دور رہنے
سب کے لیے سب کے لیے مشکل ہوتا ہے
ہوں
خود بھی گھر سے دور رہنا
دونوں چیزیں مشکل چلے دونوں لوگوں کے لیے پر کیا کرے زندگی ہے زندگی نبھانی پڑے گی
ہاں جی
جب تک ہے جان
ہوں
اور آپ آج کل بلا بیٹ نہیں کہ بلا اور بال نہیں کھیلتے
ارے نہیں کافی ٹائم سے نہیں کھیل رہا ہیں یہاں یہاں جو ہمارے پلیئرس ہیں ان کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہے ہماری ٹیم برابر ہو نہیں رہی ہے
کون سی چھٹیاں چل رہی ہیں آج
یہاں جب بی ٹیکت ہاں ہاں ہاں گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں بیٹیک والوں کو
اچھا
اس میں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر پھر جب لوٹ لٹیں گے ان کے لوٹنے کے بعد پھر کھیلنا چالو ہو جائے گا
آپ کو نہیں پڑتی ہیں ایت کی چھٹیاں
پی ایچ ڈی اور ایم ماسٹرس جو کرتے ہیں ان کو چھٹیاں نہیں پڑتی ہیں
اچھا ٹھیک چلو یہ
کلاسز چلتی ہیں
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
ہماری کیسی بھی چھٹیاں پڑیں گی ہم کو تو کوئی پڑھاتا ہے نہیں
اچھا وہ بات بھی ہے اب آپ کو ایک سال اور لگے گا وہاں
نہیں نہیں ایک سال تو نہیں لگے گا ایک سال سے کم
اچھا اور بولو کتنے بجے جاتے ہو آپ صبح
صبح میں کالج جاتا ہوں یہ نو ساڑھے نو
پھر واپس کتنے بجے آتے
واپس واپسی کا تو کوئی مستقل ٹائم ہے نہیں کبھی بھی آتا جاتا ہوں کسی دن کام زیادہ ہو تو بہت دیر سے آتا ہوں رات کو کسی دن کام کم ہو تھکاٹ ہو تو پھر جلد ہی نکل جاتا ہوں
ہاں ہاں اچھی بات ہے چلو آپ اپنا خیال رکھنا
آپ بھی اپنا خیال رکھ۔۔۔ کھے۔
دعاؤں میں یاد رکھ۔۔ انا ہمیں۔ امی ابو کو میرا سلام کہنا۔ اپنی بیگم سے بھی میرا سلام کہنا۔
میرا سلام کہیے گا۔
ہاں وعلیکم السلام ان کے بدلے۔ وہ بہت مصروف ہوتے ہیں نا کیا پتا سلام کا بھی جواب نہ دے۔
اچھا اتنی مصروفیت ہے ان کو۔
سلام بولتی۔۔۔
چلیں چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں۔ ہوتی ہے پھر سے بات چلیے اللہ حافظ۔